ہلو
اسلام
آپ ٹھیک ہے
ہاں
آپ ٹھیک ہوچ ف
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر میں بھی سب ٹھیک اور کیا کر رہی تھی
میں بس بیٹھی تھی آپ کیا کر رہی تھھی
اچھا ٹھیک کالج گئی تھی
ہاں میں گئی تھی آپ اسکول گئی تھی
ہاں میں بھی اسکول گئی تھی
اچھی بات ہے
جی کھانا کھاں
نہیں ابھی تو نہیں کھایا آپ نے کو
ٹھیک چائے پی
بھی نہیں ابھی نہیں تھی آپ کی تھی
نہیں میں نہیں پیتا تیوں
اچھا ٹھیک
آج کل پولوشن کتنا بڑھ رہا ہے
ہاں آج میں کالج گئی تھی جب تو میں نے بھی بہت سڑک پہ پولیوشن دیکھا بہت آلودگی بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے موسم پ بہت اثر پڑتا ہے
جی انسان کو جب فری میں کچھ حاصل ہوتا اس کو پھر اس چیز کی قدر ہی نہیں رہتی ہے
پلیوشن کی وجہ سے انسانوں جانوروں ماحول سب متاثر ہو رہے ہیں
جی جی اگر پولوشن کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مستقبل میں اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہے
ہیلو
ہلو
ہاں مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ پلیوشن سے کیا مراد رکھتی ہیں پالوشن کیا ہوتا ہے
پولوشن سے مراد ماحول کا گندا ہونا ہے جب ہوا پانی یا زمین میں نقصان دہ م دے شامل ہو جائے تو پولوشن پیدا ہوتا ہے
ہمارے ماحول کو خراب کر دیتا ہے
ہاں ب کل اس کا اثر انسان کی صحت اور قدرتی نظام دونوں پر پڑتا ہے
آپ کو کیا پتہ ہے کہ پولیوشن کی کتنے اقسام ہوتے ہیں
عام طور پر پولوشن کی چند اہم اقسام ہیں جیسے ہوا کی آلودگی پانی کی آلودگی زمین کی آلودگی اور شور شرابے کی آلودگی
ا کیا دوی کے بارے میں کچھ بتائیں
ہا خیال ہو
آلود کی تب پیدا ہوتی ہے جب فیکٹریز کا دھواں گاڑیوں کا دھواں اور دوسری نقصان دہ گیسز ہوا میں شامل ہوتی ہے اور اس کا اثے ہماری صحت پر پڑتا ہے ہے نا
ہاں جی بالکل بالکل گندی ہوا کی وجہ سے سانس کی بیماریاں الرجی اور دوسرے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں
آج کل بہت سے شہروں میں ہوا کی کوالٹی خراب ہوتی جار رہی ہے
بالکل کل بڑھتی ہوئی آبادی اور گاڑیوں کی تعداد بھی اس مسئلے کی اہم وجہ ہے
پانی کی آلودگ کیا ہوتی ہے
کوانی آلودگی جب فیکٹریز کا گندا پانی پلاسٹک اور کچرا د
جلوں اور سمندری دروں میں ڈالا جاتا ہے تو پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ پانی انسانوں اور جانوروں کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے
جی ہاں آلودہ پانی پینے سے بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں
زمین کی آلودی کس طرح پیدا ہوتی ہے
جب لوگ کچرا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں یا زمین میں نقصان دہ کیمیکلس جمع ہو جاتے ہیں
جاتے ہیں تو زمین آلودہ ہو جاتی ہے اس سے کھیتی اور پودوں پر بھی اثر پڑتا ہوگا ہے نا
بالکل آلودہ زمین کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار اور مٹی کی زرخازی متاثر ہوتی ہے
آج کل پلاسٹک کے استعمال پر بھی بہت بات ہوتی ہے
جی ہاں پلاسٹک پلیوشن کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے کیونکہ یہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی
اس لیے لوگ کب پنے والے تھیلے اور رییوزیبل چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جی ہاں بالکل یہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔ شور کا آلودگی یعنی شور شرابے کی آلودگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گی۔
جب گاڑیوں کے ہارنس لاؤڈ اسپیکرز اور دوسری آوازوں کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ شور پیدا ہو تو اسے نوائز پولوشن کے۔
پولوشن کہتے ہیں کیا یہ بھی صحت کو ۔ متاثر کرتا ہے جی ہاں اسے اسٹریس سر درد اور نیند کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پولوشن کا جانوروں پر کیا اثر پڑتا ہے
پلیوشن کی وجہ سے بہت سے جانور اپنا قدرتی ماحول کھو دیتے ہیں اور کئی قسم کے جانور خطرے میں پڑ جاتے ہیں
یعنی پولوشن صرف انسانوں کا نہیں بلکہ تمام مخلوق کا مسئلہ ہے
بالکل صحیح
کو صحیح کہا آپ نے ہمیں اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے درختوں کا پالوشن کم کرنے میں کیا کردار ہے
درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے
ہاں۔ پلانٹ مور ٹریز کا پیغام اس لیے دیا جاتا ہے۔
جی ہاں درخت ماحول کو بہ کے بہترین دوست ہیں ۔
آج کل موسم کے بدلاؤ کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے کیا اس کا آلودگی سے تعلق ہے۔
بالکل آلودگی اور گرین ہاؤس گیسز کلائمیٹ۔ چینج کی بڑی وجوہات۔ میں سے ایک ہے۔
اس سے موسم کے نظام میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔
ہاں جی بالکل کبھی شدید گرمی کبھی شدید سردی اور کبھی غیرممولی بردار۔ برسات دیکھنے کو ملتی ہے۔
طلباء پلیوشن کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔
صفائی کا۔
کا خیال رکھ سکتے ہیں کچرا ڈسٹ بن میں ڈال سکتے ہیں اور درخت لگانے کی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے قدم بھی بہت بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔
بالکل ہر شخص۔ اگر اپنی ذمہ داری سمجھے تو پولوشن کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔
کیا ریسائکلنگ بھی آود آلودگی کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔
جی ہاں ریسائکلنگ سے کچرا۔ کم ہوتا ہے اور قدرتی وسائل کا بہتر۔ استعمال ہوتا ہے۔
ماحول بھی محفوظ رہتا ہے
ہاں جی بالکل ریسائکلنگ ایک بہت مفید
عادت ہے کیا پولوشن کی وجہ سے جنگلات بھی متاثر ہوتے ہیں
ہاں جی پلیوشن اور درختوں کی کٹائی کی وجہ سے جنگلات کم ہوتے جا رہے ہیں جو ماحول کے لیے نقصان دہ ہے
اور جنگلات بہت سے جانوروں کا گھر ہوتا ہے
ہاں جی یہ آپ نے بہت صحی بات کہی جنگلات کی ہی حفاظت بھی بہت ضروری ہے
کیا فیکٹریز میں پلیوشن کم کرنے کے لئے قدم اٹھانا چاہیے
ہاں جی ضرور فیکٹریز کو ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے جو کم دواں اور کم نقصان دہ معدے پیدا کر سکے
حکومت کا اس سلسلے میں کیا کردار ہوتا ہے
حکومت
آئن بنا سکتی ہیں صفائی کی مہم چلا سکتی ہیں اور پولوشن پیدا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے یعنی حکومت کو تام دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا
بالکل صرف ایک طرف سے کوشش کافی نہیں ہوتی
کیا گھر میں بھی آلودی کام کرنے کے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں
جی آپ نے کیا کہا؟
کیا گھر میں بھی آلودگی کم کرنے کے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں
جی ہاں بجلی اور پانی کا ضائع روک کر پلاسٹک کم استعمال کرکے اور صفائی کا خیال رکھ کر ہم پلیوشن کم کرسکتے ہیں
ہمارے لیے بھی فائدے مند ہے اور ماحول کے لیے بھی
بالکل چھوٹی چھوٹی عادت
عادتیں مل کر بڑا اثر پیدا کرتی ہیں آپ کے خیال میں آلودگی کا سب سے خطرناک پہلو کیا ہے
میرے خیال میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی صحت کو متاثر کرتے ہیں
یہ واقعی فکر کی بات
سیکنڈ مجھے
بلارے
جی کیا بول رہی تھی آپ
میں نے کہا یہ سب بہت فکر کی بات ہے
ہاں یہ وق بقی فکر کی بات ہے
طلباء اور نوجوان اس سلسلے میں کس طرح آگاہی پھیلا سکتے ہیں
وہ اسکول کے کیمپین اسپیچیز اور سوشل اویئرنیس پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو پولیوشن کے نقصانات سے آگاہ کر سکتے ہیں
آپ نے بالکل صحیح کہا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے
جی ہاں آگاہی پھیلانے مسئل کے حل کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے
آخر میں آپ اپنا پیغام کیا دینا چاہیں گی لوگوں کو
میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے درخت لگانے چاہیے اور پولوشن کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے
اور میرا پیغام یہ ہے کہ زمین ہمارا گھر ہے اور اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گی اور اگر ہم نے اس کی بے قدری کی تو شاید اس کا بھگت معاوضہ ہمیں بھگتنا پڑے گا
جی ہاں آپ نے صحیح کہا چلے ہم بعد میں بات کرتے
اللہ حافظ ہان
اللہ حافظ